ہلو ہاں جی
جی کمش ن
جسے
بڑھیا ہوں آپ بتائیے کیسی ہیں
ٹھیک آ رہا فائنلی تم نے فون اٹھا لیا مجھے لگا تو بھول گئی کتنے ٹائم سے سوچ رہی تھی کچھ تمہیں کال کرنے کی پھر کبھی کام آ گیا کبھی وہ نہیں کبھی لگا تم بزی ہوگی سجو تو آج پتا نہیں یہ کہ ب مر یاد آ رہ بچپن کے وہ دن ج اسکول جات تھی
جی
اور تمہری لائف بھی کیا چلتا ہے مجھے سب کچھ ڈیٹیل میں بتانا آج میں نہیں آج میں کہیں نہیں جا رہی م
لائف تو صحی چل رہی ہے یار میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہم دونوں اتنے سالوں بعد ایسے بیٹھ کر آرام سے بات کر رہے ہیں ن یاد ہے وہ پرانا دن جب ہم اسکول کے بعد بار گھنٹوں گھنٹوں پارک میں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے نا
ہاں ہاں یاد ہے بک
ھی نہ کوئی بڑی جی میں داری بس چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشی مل جاتی تھی ہے نا کبھی ایستری ہ کبھی آئس کریم کے لیے ل نہ کبھی ایک دوسرے سے اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں سیر کرنا آج سب کچھ ٹھیک اتنا بدل گیا نا
جی
زندگی اتنی تیز بھاگنے لگی ہے کہ کبھی کبھی لگتا ہے ہم ہم خود سے ہی دور ہوتے جا رہے ہیں نا
جی جی ہاں یار ہ تمہاری آواز سنتی کتنا اچھا لگتا ہے سچ م میں کتنے م مہینے ہو گئے تمہیں پراپرلی بات نہیں ہوئی اور تم مجھے جانتی ہے نا میں بھی سوچتی رہتیوں کہ تمہیں کال کروں پھر کئی روز کے کام گھر کی چیزیں رسپانسبلٹیز پت ہی نہیں چلتاب ختم ہو جاتا ہے دن کب ختم ہو جاتا ہے لیکن آج جب تمہاری کال آئی یا میں نے سوچا میں کال کروں تو مجھے یاد مگر میں کتنے پاگل ہوا کرتے تھے وہی اسٹوری جی جی
اور مجھے سب سے زیادہ اچھا یہ لگتا لگتا ہے کہ ترے سامنے مجھے کچھ چھپانا نہیں پڑتا تھا
جی
باقی دنیا کے سامنے ہم ہم ہمیشہ مجبو بت بن کے کوشش کرتے رہتے تھے لیکن دوستوں کے سامنے ہم ویسے ہی رہ سکتے ہیں جیسے ہم
جی جی بک ہاں ہاں ہاں ہاں ہےاں ار بالکل بہت اچھے اخار
ہ کالج کے دنوں میں جب میں ہر چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتی تھی اور تووں مجھے سمجھایا کرتی تھی ہر چیز کی جواب ترنت نہیں ملتا تھوڑا سمے دینا پڑتا ہے نا
جی جی ہاں یار اور تمہیں یاد ہے وہ سمر ویکیشنس جب ہم صبح سے شام تک باہر رہتے تھے اور گھر والے بلاتے رہتے تھے اور ہم بولتے تھے پانچ منٹ اور وہ پانچ منٹ کب دو گھنٹے میں بدل جاتے تھے پت ہی نہیں چتا تھا اور وہ چھوٹی چھوٹیس مجھے اب سچ میں ہنسی آتی ہے ایک بار تو ہم دونوں ایک دن تک بات نہیں کی کئی دن تک بات نہیں کی صرف اس لیے کیونکہ تم نے میری چاکلیٹ کا لاسٹ پیس کھا لیا تھا اتنی عجیب تھی ت
شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری دوستی اتنی خاص ہے نا ہم ہم ایک دوسرے کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے بس سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہم دونوں ایسے ہیں اس لیے
ہ ہ بالکل بکلسحی ہے
آج کل بہت لوگ ملتے ہیں باتیں بھی ہوتی ہے لیکن ہر کسی کے ساتھ وہ اپنا پن نہیں بن بن پاتا ہے
نہیں بن پاتا ہے جو بچپن کے فرینڈس ہوتے ہیں ان کی بات نہیں سچ بول رہی ہوں کبھی کبھی من کرتا ہے بس ایک دن کے لیے واپس وہی بچپن والی لائف مل جائے نہ کوئی پریشر نہ کوئی او کے بس دوست کے ساتھ ت ہزار پسند پ سے پس لیکن شاید زندگی کا یہی حصہ ہے بڑھنا پڑتا ہے پر میں یہ ضرور چاہتی ہوں کہ تم ہم دونوں چاہیں کتنے بھی بزی ہو جائؤ ایسی ہی بات کرتے رہے کیونکہ کچھ رشتے ٹائم سے نہیں مین سے چلتا ہے ہے نا
ہاں یار وہ دن کیسے بھول سکتے ہیں سب لوگ گھر جانے کی جلدی میں تھے اور ہم دونوں ہم دونوں سڑک پر کھڑے ہو کر بارش کا مزہ لے رہے تھے نا پھر گھر جا کے کتنی ڈانٹ پڑی تھی لیکن سچ بتاؤ وہ ڈانٹ بھی اچھی لگتی تھی کیونکہ اس دن ہم نے بہت ہنس تھے ہنس تھے نا
جی بہت ہنسی آئیتی ہے آ جب یاد کر لیتے ہیں تو اب بھی بہت ہنسی آتی ہے بالکل اور ایک ب بولو مجھے بہت اچھا لگا ت نے کال کیا کبھی کبھی ہم بوجھتے رہتے ہیں کہ سامنے والغا سری گا
ہ
اور پھر ٹائم نکل جاتا ہے اب ہم ایسے نہیں د کریں گے ٹھیک ہے چاہے دس منٹ کی بات صحیح پر بات کریں گے ٹھیک ہے یاد رکھنا جیسے کبھی میں بھول جاؤں تو فون کر لیا کرو ہاں ا
مجھے بھی لگتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایسی چھوٹی چھوٹی پل پل پھر سے بنانا چاہیے نا ہمیشہ فیوچر کی چنتا کر کرتے پرزینٹ کو بول بھول جاتے رہے نا ہم لوگ
ہوں
کبھی کبھی بس بیٹھ کر باتیں کرنا ہنسنا پرانی یادیں یاد کرنا بہت ضروری ہوتی ہے
بہت ب یا تو ت تو کام نہیں ایک بار میر فے ڈائرش بد اور پھر پورا دن ڈرامہ کیا کہ تجھے کچھ نہیں پتا مجھے کچھ نہیں پتا تو شام کو خود ہی دکھے دی بولی سر پیسہ ہم کو لوگ کتنے کی مٹر پاگل میں ہوٹرنے اب تو پرابلمس بڑی ہو اور سچ میں ہم بھی بہت بڑے ہوئے ہاں
صحی بات صحی کہہ رہی ہو پتا ہے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ہم کتنے بدل گئے ہیں نا پہلے ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو کتنے محسوس کرتے تھے اگر نیا پین مل جاتا تھا تو وہ لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑی چیز مل گئی ہے اگر کوئی ہ صحیح بات نا ہم دونوں ایسے ہی تھے
پہلے ٹینشن ہوتی تھی کہ ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اب ب کیا لائف ہوتی ہے کہ لائف کا کیا کرنا ہے چیز و کر اورنا بس نہیں پینشن لگ
لیکن اسکول ٹائم کا وہ لائف کیا لائف تھا ہم لوگ کی زندگی کتنی اچھی تھی اب بڑے ہو گئے تھے تو سب کچھ یاد آتا ہے کہ کیسے ہم لوگ اسکول میں لنچ کرتے تھے پیچھے بیٹھ کے
ہاں بہت مزا کرتا بہت اچھی لائف کی اب یہ لگتا ہے کہ کاش دل واپس آ جائیں ل ا ہو کوئی نا ہمیں آگے بڑھنا ہے لیکن پ س کبھی کبھی ایک دوسے کو کال کر یاد کیا کر م
ہ اب تو بس کال پہ ہی بات ہوتی ہے سامنے سامنے کبھی ملنا بھی نہیں ہوتا جلدی
کبھی نہیں مل پ اب لیکن کوشش کریں گے ایک بار کبھی ویکینڈ پہ ہم ملیں
صحی بات
ک دن ٹھیک ہے
ہوں صی بات ملیں گے پکا
ہ اور ب تو کیا چل رہ ہے
کچ کھانا وانا تو ہو گیا لائف تو صحیح چل رہی ہے بس تھوڑا اتار چڑھا ہوا ہے لائف میں
ہاں یار یہ تو سبھی کے ساتھ ہیں لگ لیکن کوئی بات نہیں اپنے آپ اس میں کھ اچھا کرو پ جی تھوڑی انکم ہو اپنا خرچہ انسان کود کرے ہے نا
میں سوچتی ہوں ورک فرام ہوم کرنے کے لیے
ہاں تو کرو نا اچھا ہے میں بھی سوچ رہی ہوں میں تو ایک پلیٹ فارم پر ورک کرتی ہوں تمہیں بتا دوں گی اگر تم انٹرسٹیڈ ہو تو وہ آؤ ہماری سا کام کریں اچھا کام ہے بہت ایزی ایزی کامیاب ہوتا ہے
ہ پڑھنا جیسے اسکول کی لائف ہم لوگ چلے گئے یادوں بھرے ایسے ہماری یہ بھی چلی جائے گی
انشا اللہ پھر بات کرتی ہوں اچھا لگا تم سے بات کر کے اللہ حافظ
اللہ حافظ